ہیلو
ہیلو
السلام و علیکم
وعلیکم اسلام
کیسی ہو تم
میں بالکل ٹھیک ہوں تم سناؤ
ہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کل تم بہت کم نظر آتی ہو جب بھی دیکھو تمہارے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی باری کتاب ہوتی ہے آج تم کیا پڑھ رہی ہو مجھے اس کتاب کا عنوان کافی مشکل آ پر دلچپس دلچسپ لگ رہا ہے کیا تمہیں کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ یہ کس موضوع پر ہے
ہاں تم نے صحیح پہچانا یہ کتاب دراصل نفسیات یعنی انسانی ذہن اور رویے کے علم کے بارے میں ہے میں اس میں کھوئی ہوئی تھی کیونکہ یہ موضوع مجھے بچپن سے ہی بہت پسند ہے اس میں لکھا ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کی پہچان اس کی سوچ اور دماغ کی ایک پوری دنیا ہوتی ہے
واہ نفسیات یہ تو واقعی ایک بہت ہی انوکھا اور گہرا موضوع ہے مجھے بھی اس میں تھوڑی بہت دلچسپی ہے لیکن عام طور پر لوگ سمجھ تے ہے کہ نفسیات صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے یا پھر اس علم کے دائرے کار اس سے کہیں کہیں زیادہ بڑا اور مختلف ہے
تم نے بالکل صحیح سوال کیا یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے نفسیات صرف ذہنی بیماریوں کا علاج نہیں ہے یہ تو ہر اس زندہ انسان کے لے ہے جو سوچ تا اور محسوس کرتا ہے اس اس علم کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم خوش کیوں ہوتے ہیں ہمیں غصہ کیوں آتا ہے اور ہم مش تا لف مختلف حالات میں کس طرح کا رد عمل دیکھتے ہیں
اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نفس یات سے جڑی ہوئی ہے جیسے کہ ہماری یادداشت آں مجھے اکثر یہ بات حیران کرتی ہے کہ کچھ پرانی باتیں ہم بالکل صاف یاد رہتی ہے جبکہ کل کہی ہوئی چیز کا نام ہم بھول جاتے ہیں نفسیات اس بارے میں کیا کہتی ہے
بالکل یادداشت کا نظام بھی نفسیات سے ایک اہم حصہ ہے ہمارے دماغ ان باتوں کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھتا ہے جن کے ساتھ ہمارے جذبات جوڈھ جاتے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اگر کوئی حصہ یا واقعی ہا تمہارے لیے بہت خوشی یا دکھ کا سبب بنا ہو تو دماغ اسے اہم سمجھ کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے جب کا عام اور معمولی باتیں دماغ جلد ہی صاف کر دیتا ہے تاکہ کہ نئی معلومات کے لیے جگہ بن سکے
ہاں یہ تو بہت ہی دلچسپ بات بتائی تم نے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جذبات ہماری یادداشت کا مفائذ ہے ایک اور بات جو مجھے اکثر سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ ہے ہمارے خواب ہم سوتے ہوئے جو کچھ دیکھتے ہیں کیا اس کا ہماری اصلی زندگی یا ہماری سوچ سے کوئی تعلق ہوتا ہے نفسیات قابو کی کیا وضاحت کرتی ہے
خوابوں پر تو نفسیات میں بہت لمبی بحث ملتی ہے ایک آ مشہور نفسیات ماہر کا منع تھا کہ خواب ہماری ان خواہشات اور خوف کا ایان ہوتا ہے جو ہم اپنے اندر چھپا لیتے ہیں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا لا شہور یعنے دماغ کا وہ حصہ جو عام طور پر خاموش رہتا ہے ایک ٹو ہو جاتا ہے وہ ہمارے چھپے ہوئے خیالات کو کہانیوں اور تصویروں کی شکل میں دکھاتا ہے
سبحان اللہ ہمارا ذہن کتنا پیچیدہ ہے اس کا مطلب ہے کہ جو باتیں ہم جا جاگتے میں خود سے بھی چھپاتے ہیں ہمارا دماغ انہیں خوابوں میں سامنے لے آ تا ہے کیا تم مجھے یہ بتا سکتی ہو کے مختلف لوگوں کی شخصیات عید اتنی الگ کیوں ہوتی ہے کچھ لوگ بہت جلد سب سے دوستی کر لیتے ہے جبکہ کچھ لوگ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے
یہ تم نے شخصیت کی اقسام کی بات کی ہے نفسیات کے مطابق شخصیت کے دو اہم رخ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جو آ دوسروں سے مل کر اور میں فلم میں جا کر طاقت اور خوشی محسوس کرتے ہیں انہیں باہر کی دنیا پسند ہوتی ہے دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اکیلے میں یا کم کم لوگوں میں سکون ملتا ہے یہ سب ان کے دماغ کے اندرونی نظام اور بچپن کے آ تجربات کا تجربات پر مستاہر ہوتا ہے دونوں ہی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے
مجھے لگتا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں سکون اور تنہائی پسند ہے پہلے میں سوچتی تھی کہ شاید مجھ میں کوئی کمی ہے لیکن تمہاری بات سن کر مجھے سکون ملا کہ یہ صرف ایک نفسیاتی کھو خصوصیات ہے اچھا مجھے یہ بات بت کہ ہماری عادتیں کیسی بنتی ہیں اگر کوئی بری عادت چھوڑنی چھوڑنے ہو یا نہیں اچھی عادت اپنانی ہو تو نفسیات اس میں ہماری کیا مدد کر سکتی ہے
عادتیں ہماری دماغ کا ایک آ طریقہ ہے تا کہ اسے ہر کام کے لیے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے جب ہم کوئی کام بار بار کرتے ہیں تو دماغ اس کا ایک راس تہ بنا لیتا ہے جو خود کر بن جا کھود کر بن جاتا ہے اگر کوئی بری عادت بدلنی ہو تو اسے ایک دم ختم کرنا مشکل ہوتا ہے نفسیات آ کہتی ہے کہ اس بری عادت کی جگہ کسی ا چھی عادت کو دے دی جائے اور کم از کم اکیس دن تک اس پر قائم رہا جائے تاکہ دماغ نیا راستہ بنا سکے
اکیس دن یہ تو کافی دلچسپ فارمولہ ہے میں ضرور اسے آزماؤں گی آج کل کے دور میں ایک چیز جو سب سے زیادہ دیکھنے کو مل تی ہے وہ ہے دماغی دباؤ اور پریشانی لوگ چ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوس ہو جاتے ہیں نفسیات کی پاس اس دماغی دباؤ سے بچنے کا کیا حل ہے ہم اپنے ذہن کو پرسکون کیسے رکھ سکتے ہیں
آج کل کی باگ دوڑ والی زندگی میں دماغی دباؤ ایک عام بات بن چکی ہے نفسیات اس کا سب سے بہترین حل ہے بتاتی ہے کہ ہم اپنے حال یعنی موجودہ لمحے میں جینا سیکھ یں ہم اکثر م ماضی کے دکان یا مستقبل کے خوف میں متا مبتلا ہوتے رہتے ہیں اگر ہم روزانہ کچھ وقت ا خاموشی سے بیٹھے لمبی سانس لے اور ان چیزوں کا شکرانہ ادا کرے جو ہمارے پاس ہے تو ہمیشہ ہما تو ہمارا دماغ دباؤ سے آزاد ہو سکتا ہے
تمہاری بات سن کر ہی مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا ہے واقعی شکر گزاری میں ایک الگ ہی طاقت ہے مجھے ایک اور بات یاد آئی کچھ لوگ دوسروں کے رویوں سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں جیسے اگر کوئی انہیں برا کہہ دے تو وہ کہیں دنوں کہیں دنوں تک اداس رہتے ہیں دوسروں کی باتوں کا اکثر دا دماغ پر کام کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے
اسے نفسیات میں جذباتی مضبوطی کہتے ہیں جب ہم اپنی آ خوشی اور غم کا اختیار دوسروں کے ہاتھ میں دے دے تے ہے تو ہم پریشان رہتے ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی دوسرا شخص ہمارے بارے میں جو کہتا ہے وہ دا آ دراصل اس کی اپنی سوچ اور اس کے اپنے ذہن کی آیاد درت داری کرتا ہے ہمارے عکا ہمارے حقیقت کی نہیں جب ہم خود کو پہچان لیتے ہیں تو دوسروں کی باتیں ہم ہمارا جذب ہمارے جذبات کو تہس نہس نہیں پہنچاتے
یہ تو تم نے بہت ہی گہری بات کہی ہے دوسروں کی سوچ ان کا اپنا آئینہ ہے ہماری حقیقت نہیں یہ جملہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گی کیا نفسیات میں بچوں کی پرورش کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے کیونکہ بچپن میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر بڑے ہو ہو کر بھی رہتا ہے نا
ہاں صحیح کہا تم نے بلکہ نفسیات کا ایک پورا صوبہ اسی موضوع پر ہے جس سے نمو کی نمو کی نفسیات کہتے ہیں بچپن میں انسان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے اس عمر میں بچہ جو کچھ دیکھ تا اور محسوس کرتا ہے اس کی شخصیت کی بنیاد بن جاتی ہے اگر بچپن میں بچے کو محبت توجہ توجہ اور تحسین ملے تو وہ بڑا ہو کر ایک پورے اعتماد اور کامیاب انسان بناتا ہے اس کے بار اکس اگر اس کے داریا یا ا دکھامے جائے جائے تو اس کے اندر خوفے باقی رہ جاتا ہے
اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ اور استادوں کا کردار کسی بھی انسان کی ذہنی سخت بنانے میں سب سے اہم ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر شخص کو نفسیات کی بنیادی باتیں ضرور سیکھنی چاہیے تاکہ ہم ایک بہترین معاش رہ بنا سکے لیکن کیا اس علم کا کوئی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جیسے اگر کوئی ادھورا علم رکھ کر دوسروں کو جہج کرنے لگے
تم نے ایک بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے ادھورا علم ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے کچھ لوگ نفسیات کی چاند چند باتیں پڑھ کے دوسروں پر فتوا لگاتے شروع کر دیتے ہیں کہ تم تو ایسے ہو یہ تمہارا ذہن خراب ہے یہ بالکل غلط ہے نفسیات کا مقصد دوسروں کو جج کرنا یا ان پر تنقید کرنا نہیں ہے بلکہ ان کے دکھ درد کو سمجھنا اور ان سے ہمدردی کرنا ہے اگر ہم اس علم کو دوسروں کی ایپ جوئی کے لیے استعمال کریں گے تو یہ فائدہ کی جگہ نقصان پہنچائے گا
چلو ٹھیک ہے کرتے ہیں بات اللہ حافظ